ہلو
ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت
ہاں ہم سب خیریت سے ہیں اپ بتائیں
بس الحمدللہ دعا ہے اپ کی
جی جی بالکل
اور کیا کر رہے ہو آج کل
سفر کتنا وہ ہو گیا ہے مشکل آج کے ٹائم میں
بالکل بالکل سفر دیکھو کیا موسم م ایسا ہے کہ گرمی کا تو یہاں پہ نکلنا بہت بھاری ہے انسان کے لیے
اور دیکھا جائے کہ مطلب پرائز کے حساب سے بھی تو مطلب افورڈبل نہیں ہے کہ کہ یار ہر انسان افورٹ
جی جی بالکل بالکل ہم صحیح ہے
کیونکہ آج اب اپن دیکھتے ہیں ایک سفر بھی کرنا ہو اپن کو جیسے چھوٹا ہی کرنا ہو تو اس میں بھی ڈھائی تین ہزار کا خرچہ بیٹھ ہی جاتا
ہاں ہاں بالکل بالکل پھر بھی پھر بھی پیسے جائائے تو اچھا ہے پر وہ پھر بھی سفر میں سویدھا تو نہیں ملتی ہیں تو پیسہ اگر جائے سے جائے تو اچھا اگر جائے کہ نہ جائے تو بالکل اچھا نہیں لگتا
بالکل بالکل یہی تو ہر چیز میں یہی ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں آپ پیسہ بھی انویسٹ کرے ہو لیکن وہ جو سکھ اون چاہیے آپ کو وہ نہیں مل رہا تو پھر
جی جی بالکل بالکل
آج تو مطلب آج کل سکون صرف صرف پیا سی میریرےا
جی جی بالکل ہاں پرد کووم جب کے کھاتے جاؤ پر ہی یہ ہے کہ تھوڑا پیسے کہ اگر اب ہمارے پاس تو ہے تو بہت سے لوگ وہ کے پاس نہیں ہے وہ تو جنرلی ہی سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ ب پریشانی رہتے ہیں نا وہ کہاں سے پیسہ لائے اتنا جنرل وہ جنرل ہی یوز کرتے ہیں زیادہ
بالکل بالکل وہک افورڈ نہیں کر پاتے نا اس چیز کو
جی جی بالکل بالکل
کو یہ سوچنا چاہیے یار جو انسان افورڈ نہیں کر ستا تو کم سےم جنرل کی سویدھائیں بڑھائیں
جی جی بالکل ہاں جو ٹرینوں میں کافی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جنرل کا دو ہی ڈبے ہوتے ہیں آگے ایک پیچھے تو اس کو بڑھا دیا جانا چاہیے کیونکہ لوگ و بہت پریشان رہتے
بالکل توکہ جگہ یہ ہے یار پانچ ہی
ہا ہا ہا نہیں نہیں میں نے کسی طرف میں جب گئی تھی ایک بار گھومنے گئی تھی تو کسی جگہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ تھا کہ ساری ٹرین میں جنرل ہی ڈبے تھے ہاں جی جی بالکل پورا جنرل رہتی ہے وہ
یہ ہوتا ہے جیسے کوئی میمو ٹرین وغیرہ رہ نہیں تو وہ یہ کیا ہے مطلب ملب چھوٹے اریے میں چلتی ہے جیسے مطلب ستر کلو میٹر
ہا ہا بالکل جی جی ہاں تو ہمارا تو ہی
جنرل رہتی ہے
جی ہمارا تو یہی ہے کہ تھوڑا جنرل کوئی میں بڑھایا جائے اور جو منی ٹرینیں ان کو بھی تھوڑا یہاں پہ ایے چھوٹے سفرک لیے چلایا جائے
جی مطلب یہ ہونا چاہیے انسان کو کہ جو ٹرینیں چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میمو ٹرین ایسے چلانی چاہیے ستر کلو میٹر تک چلا رہی پھر دوسری ٹرین لگا دو پھر تیسری ٹرین لگا دو تو انسان کا سفر آسانی سے کٹ گیا
یہ ہونا چاہیے
جی
ہممم پر یہی ہے کہ س کیا کرا ہے کیا جائے سرکار ہر کسی کی خواہش پورا تو نہیں کر سکتی اب ہم سوچ رہے ہو اس چیز کو سرکار کو کیا پتہ اسے کیا مہینے میں صحیح لگے
جی جی جی لیکن میں تو یہ جانتا کہ انسان کو کلپنا بھی کرنی چاہیے کہ جب تک سوچے گا نہیں وچار نہیں آئے گا تو وہ اس کام کو کرنے میں سکچم نہیں ہوگا آج اپن دیکھے گا رے ویگ یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے وہ ڈائٹ کوئی کھوج تھوڑا کر لیتا ہے وہ سوچ وچار کرتا ہے کلپنایں کرتا ہے یار ایسا ہو تو کیسا رہے گا
جی جی بالکل یہ سائنٹسٹ وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے سوچتے ہیں ساری چیزیں یہ کیسا ہوگا ہاں اور دیکھو آج پھر ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی کے زمانے میں بچوں میں بھی اتنی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ جو ہاں سوشل میڈیا پہ دیکھنا آئے دن دیکھ ب رہتے ہیں تو بچوں میں اتنا کریز ہے اس چیز کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں تک پہنچ رہے ہیں جو پہلے ٹائم میں بڑے بزرگ بھی نہیں پہنچ پاتے تھے پس کی جنریشن جو جنریسن کی اتنی سوچ ہو گئی ہے
وہئی تو ہے نا کہ
انسان کو سوچنا چاہیے کلپنا کرنی چاہیے مے یہ نہیں سوچنا چاہی کہ کیا سائڈ افیکٹ
ہاں ہاں سائڈ افیکٹ وہ تو ہر کسی کے نگیٹو
دیکھو آپ آپ کوئی بھی چیز کرو گے نا تو اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے تو آپ اس کے فائدوں کی طرف غور فکر کرو نہ کہ اس کے نقصانوں کی طرف آج مان لو اپن کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں اب یار ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ جس میں آپ لوس نہیں ہوا
ارے ہوتا ہے نا ساری چیزوں میں ہوتا ہے لوس بھی ہوتا ہے مفا بھی ہوتا تو
بالکل بالکل اب انسان پروفٹ بھی تو دیکھے نا کہ پروفٹ بھی تو ہو رہا ہے مطلب نیگیٹو سوچتا ہے آج کل کل گن زیادہ تو یہ ہے کہ نگیٹ نکالو دماغ سے تبھی انسان سکچم ہو سکتا ہے کامیاب بن سکتا
جی جی پزیٹیو اگر کسی کاریہ کا شروعات کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو ٹی بھی سوچنا پڑے گ نہ کہ نیگیٹو
بالکل بالکل بالکل تبھی وہ کامیاب ہو پائے گا اور یہ چیز میں نے ہے نا بچوں میں بہت زیادہ دیکھی ہے کوئی بھی سوچ وچار کرتے نا تو وہ اس کے سائڈ افیکٹ نہیں دیکھیں کیونکہ ان کو اس چیز کی اتنی نالج ہوتی بس وہ فائل دیکتے ہیں اب بچے کیا دیکھتے ہیں جیسے بھیھی فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے
ہاں
ان کو کھانا ہے تو ان کو ٹیسٹ دکھتا ہے اس کا سائڈ افیکٹ نہیں دکھتا کوئی کھیلنا ہے تو دوست کے ساتھ کھیلنا ہے اسے فکر نہیں یار میرے لگ جائے کیا ہواپس کھیلنا تو ل ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ سائڈ افیکٹ کا دیکھ وہ سائڈ افیکٹ سے اگر گزے گا نہیں ن سان تو اس چیز میں مطلب پکا نہیں پے گا جم نہیں پائے گا اس چیز میں آج مان لو اپن ڈر جائیں کہ یار بائک چلائیں گے تو گر جائیں گے نیتی
نہیں ہاں وہ تو صحیح ہے اور پہلے کسی چیز کو ل کہ جو کو نٹ
جی جی
ہاں جیسے ہم پہلے ہمیں یاد ہے جب تب ہم سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے تو ہمارے پہلے لگ گی تھی دو چار بار چوٹ لگی تھی ایسے ہی ہے تو ہر چیز کا وہ ہوتا ہے
بالکل بالکل
ہاں
چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے انسان کو گزرنا بھی پڑتا ہے سائڈ افیکٹ
جی جی بالکل بالکل
اب اپنی زندگی میں کیا بولتے ہیں لابھ اور ہانی ہوں گی ہی نہیں تو پھر آپ
ہاں ہاں زندگی کا مقصد ہی یہی ہے اتار چھڑاؤ ہونا
بالکل بالکل اگر اس میں آپ ہار جاؤ گے تو پھر
جی جی اللہ اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے وہ اتار چڑھائے کے لیے ہی دی ہے اور یہی انسان میں ایک سدیا ہے کہ یہ انسان کی زندگی جینا بھی کافی
بے شک ب یہ ہے نا کہ اللہ کا ال تعالی نے عدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا ایک امتحان کے لیے یا قید خان میں بھیجا تھا تو اپن کا جو آج کا وہ ہے مومن وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس میں مجھے جنت میں مل جائے میں خوش رہا ہوں بھائی کیسر لگا تو یہ ہے ہی جیل تیرلیے کیید کانا ہے
ہوں ہ نہیں ملتا گ جر میں ہ
یہاں پہ اگر اچھا امتحان دےا اچھے سے زندگی نکالے گا
ہاں جی جی بالکل کوئی بھی چیز کر لو اد کو بعد نہیں پل ملتا اسی
اب اپن چاہ گ یار آج مل جائے تو ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں
ہاں نہیں ملے گا
پاسبل ہے لیکن وہ دیکھ دیں گے نہیں کیونکہ وہ بھیجائی امتحان کی جگہ اپن مان ل اگزام دے رہے ہیں اگزامپل کے طور پہ اب اپن کیا ب ایگزام دے لیا اور ترنت ہی کیا بولتا ہے اپن ان سے مانگ رہے کہ یار بھ ریزلٹ د دو ارے بھائی ار ہر چیز میں وقت لگتا ہے
جی جی بالکل پیپر بھی اگر دیتے ہیں جی جی جی جی بالکل
سب یز کرنا چاہیے ہر چیز کیونکہ صبر کرے گا تو ان شاء اللہ اسے اچھا
جی جی جی بالکل بالکل
تو یہی ہے کہ انسان کو سفر وغیرہ بھی دیکھو کرتے رہنا چاہیے
جی جی سفر کرنا چاہیے اور وہ تو یہی ہے کہ پریشانی وغیرہ ہوتی رہتی م تو اس ٹائم تو موسم اتنا خراب ہے تو بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ اتنا موسم کچھ بتا نہیں سکتے
اب لیکن کیا کریں ہیں آپ
ہ ہاں ہاں وہ مجبوری ہوتی ہے نا سردیوں میں ٹھیک رہتا ہے پھر بھی تو سردیوں میں تھوڑا سردی کا ماحول ہو جاتا ہے تو ناچ نہیں گتاہ ہ
کام آتا ہے انسان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر گھومنا بھی پڑتا ہے برسات سر د کیاا ویسے انسانوں کا گوم رہنے جیتا کہ من لگا
ہاں میں گھومنا ضروری ہے دیکھنا بھی ضروری ہے ایک جگہ رہے گ کر اچھا اب کشمیر جا کر دیکھو کشمیر میں اللہ کیسا لگتا ہے۔ و آپس تو ساری جنت ہے جنت ہی ہے
لیکن ان کو جب آپ پرگگر ان سے پوچا جو ان کو کیا لگتا ہے
کو نہیں لگتا ہے ان کو ہمارا ادھر کا ایریا صحیح لگتا ہے کیونکہ ہر کسی کو اپنا
جی ان ششء اللہ پھر بات ہوگی
جی جی خد حافظ